جانلو ہیلو
میریواز
ہاں بالکل بالکل پرے سے ہو بھائی جان
سب سب کہہ رہیے تھے بھائی جان آپ سب کہہ رہے تھ
بڑھیا بائیا نواز
گھر میں ابو امی بھائی جان سارے لوگ سب ایک نمبر بھائی جان سب ایک نمبر خہریتے ہیں
اچھا بھائی ہ بولیم بلہ کچھ نہیں بھائی جان بس باہر بیٹھے ہیں ابھی تو موسم اچھا ہو رہا ہے جب
اچھا بہت بڑھیا بات ہے جی جی بھائی جان کچھ میں آپ سے موسم کے بارے میں فرمانا چاہتا ہوں اور کچھ آپ سے جانکاری ارجت کرنا چاہتا ہوں اس موسم کے بارے میں جیسے آپ نے دیکھا ہوا کیسے آج کل کا موسم چل رہا ہے جو اس کے بارے میں جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اچانک سے سردی ہو جاتی کبھی گرمی ہو جاتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برسات ہو جاتی ہے موسم کے انسار موسم نہیں ج چل رہا ہے اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے بھائی جان کچھ آپ فرما سکتے اس کے بارے میں
بھائی جان موسم کو تو کیا ہے جیسا ابھی ہم ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کا موسم بھی ایسے ہو رہا اب گرمی پڑ رہی تھی تھڑی دیر میں برسات ہونے اسٹارٹ ہو گئی جو کیا با ابھی ہو رہا جیسے اپ کے آس پاس آس پاس کے علاقے میں انڈیا کے علاقے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک شر ایک شکل کے روپ میں ہوتی ہے مطلب سردی کا موسم اور گرمی کا موسم دو ٹائپ کے موسم میں جونٹ ہوتا ہے ایک بارش کا موسم تو ابھی کیا ہے اپن کابھی گرمی کا موسم نکلا ہے اور بارش کا موسم آ رہا ہے ہمارے راستھان کے سائڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے اور اب ہمارے پڑوس کا جیسےاجیہ ہے گجرات وغیرہ وہاں پر بارش خوب ہو رہی ہے وہاں پر باڑھ آ رہی ہے باڑ کے علاقے ہو رہ ہے اور کیا بھائی جان ابھی اس موسم ابھی موسم تو ا گرمی کا ہو رہا ہے ویسے لیکن ابھی جو بارش آئے گی اس بارش میں موسم بہت پیارا موسم مم ہو جاتا ہمارے یہاں کا بہت ہی لاجواب موس ہواتا ہے گھومنے کے بہت مزہ آتے ہیں اس موسم میں
جی جی بھائی جان اپنے سری فرا بالکل کچھارن آپ نے بھائی جہان دیکھا آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو بھائی جان یہ دیکھے دیکنے کو ملا ہوا کچھ اس میں پالوشن کا بھی تھوڑا ام تھوڑا ہیم بھوم کا رہتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کا جو واتورن ہے جو شھ نہیں ہے ہے نا تو پلوشن کے کارن کچھ وات واتورن میں بھی تھوڑا ایک افیکٹ پڑا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیڑوں کی ادھکتر کٹائی ہو رہی ہے جس سے جو بادل بنتے تھے وہ بادل نہیں بن پا رہے ہیں جو پریاور جو بکھر رہا ہے وہ سنت ن نہیں ہو پا رہا ہے اس سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے آپ بتا رہے ہو اب موسم ایک طرفہ نہیں رہا ہے کچھ جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے کچھ جگہ پہ گرمی بھی ہو رہی ہے ہے نا کچھ جگہ پہ ایسی بھی ہے سردی گرمی دونوں ہی دیکھنے کو مل رہی ہے جو شریر کو نقصان داک ہو رہی ہے جیسے زکام کھاسی کی بیماریاں پنپنے لگی ہیں مچھر وغیرہ کچھ بیماری کیٹاڑو و پنا پ رہے ہیں تو آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کچھ چیزیں ایسی ہے موسم
ہ
موسم کے انوسار دیکھھی جائے تو گرمی بھی ٹھیک ہے اور سر بھی ٹھیک ہے برسات بھی وہ ہونی چاہیے ایک انسار ہے نا
بالکل بالکل آ جان
جی
اللہ کرام سے بھائی جان بالکل ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح ہے رہو کہ مطلب جیسے موسم الگ ہی دنے کوسا بھی موسم ہو اور کیا ہے اب جیسے بارش کا موسم ہم موسم مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پولوشن وی ہو رہا ہے جس اپن آپ گاڑیاں چل رہی تیل واہن چلے ہیں بہت سے بڑے بڑے کخانے چل رہ ہیں اس سے کیا بہت پولوشن ہوتا ہےس سے اپن کے نیچر اپن کے اس کے اوپر بہت پربھؤ پڑتا ہے اور کیا ہے اپ کو بعد میں اپن کو خود کو پرابلم دیتا ہی ہے اپن کو ایک طرف ایک طرف سے اپن کے جیسے شریر میں پروابلم ہو جی ہے جیسے پولوشن سے اپن کے سانس لینے میں دقت بہت بیماریاں کنپی بن کے بدلے تو کیا ہے آپ اپ کو اس کو بھی خود کو روکنا چاہیے سب سے پہلے خود کو اس چیز کے اوپر روکنا چاہیے جیسے اپ فالتو میں جیسے اپن باہر نکلتے ہیں فالتو میں اپن گاڑیاں واڑیاں وغیرہ چلاتے ہیں اس سے اپن کو خود کو پرابلم ہوتی ہے ایک تو اپن کو اس سے رکنا چاہیے اور بھائی جان کیا جیسے اپ جیسے میں تو گؤں کے علاے رہتا ہوں یہاں پر ا پالوشن ہے نہیں جیسے اپ سٹ وغیرہ میں جتے ہیں تو وہاں کیا ہے اے سی جیسے بھیڑ لگی جاتتی ہے ایک تو سؤنڈ پردوشن ہوتا ہے ایک تو اپن کا نارمل کا وولوم پردوشن ہو گیا اور ایک اپن کا جو اپن کے وایو میں جاتی ہے اپن کے اس کا پردوشن دھواں وغیرہ کار کانے کا دھوا اس سے بائی جان بہت پالوشن ہوتا ہے جس سے اپن کی بارش نہیں ہوتی گرمی تیز پڑتی تی ہے بہت ساری بیماریا بھی ہوتی ہے بدن کے اندر بالک صحی کہہ رہو بھائی جانا آپ بولوشن تو ہوتا ہے اس سے
جی بھائی جان جیسے آپ نے دیکھا اللہ تعالا کی رحمت سے یہ موسم تو اب نیچورلی ہے جو چل رہا ہیں وہ تو ہو نہیں گے کچھ چیزیں ہم لوگوں کی وجہ سے واتورن میں خرابی ہو رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سنبھال سکتے ہیں سدار سکتے ہیں آنے والی پیڑھیوں کو ب سکتے ہیں کچھ روک تھام بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے گھروں میں صفائی ہوتی ہے تو جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے ندیوں میں پھینک دیتے ہیں تو اس سے پانی بھی خراب ہو رہا ہے اور اس سے آپ نے دیکھ ہوگا جیسے جانور ہیں پشو پکچی ہیں تو پانی آانی پیتے ہیں تو وہ گندا ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ بیماریاں دیکھنے کو بیلتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم لوگوں کو جیسے اپنے گورنمنٹ نے کئی قدم اٹھا رکھا تو بچوں کو اسکولوں میں میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے ایسے کرنا چاہیے ہر بچے کو ہر کسان کو ایک پیڑ لگانا چاہیے اپنے جین میں دس پیڑ لگاؤ جیسے کہ بات میں شدھتا ملے ہم آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ادھکتر لوگ کیا پیڑوں کو کٹائی کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے ایک پیڑ ہم کاٹ رہے کسی فائدے کے انسار تو ہمیں ڈس پیڈ بھی لگانے چاہیے جس سے بات وورن میں کوئی دقت نا نہ ہو ہے نا بھائی جان
بالکل صحیح ہے رہو بھائی جان جیسےن کوئی بھی انسان کسی بھی پریشانی کی وجہ سے یا کسی بھی جیسے گھر بنے کے چکر میں آج کل کیا ہو رہا آ ہے انسان پیڑ کاٹتا ہے جیسے اپن کی جنریشن بڑھ رہی ہے اپنی جن سنکھیا بڑھ رہی ہے جس وجہ سے انسان کو پیڑ کاٹ کے گھر بنا رہا ہے اس سے اپنے کو خود کو دقت ہو رہی یہ نہیں سمجتا انسان کہ بعد میں جا کے ہی اگر پیڑ پودے ہی نہیں جائیں گے تو اپن کو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی اپن کو آگے جا کے اپن کے پردوشن زیادہ ہو جائے گا اپن کی سانس میں اگر بیماریاں بھ جائ گی کیونکہ جب پہجے کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے تو پہل کے ٹائ پڑ بہت زیادہ ہو کرتے تھے تو بھائی جان ایسی کوئی بیماریا ہوا نہیں کرتی تھ انسان لمبی لمبی عمر جیتا تھا انسان کوئی ہزار سال جی رہا ہے کوئی سو سال جی رہا ہے کوئی سو سال سے اوپر بھی جیا ہے لیکن آج آج ٹائم پہ کیا ہوتا ہے اس پردوشن کی اس وجہ سے کہ آج بھی انسان بس منیمم پچاس ساٹھ سات لاکھ جیتا ہے اور انسان کی وہ انسان ڈیڑ ہو جاتا ہے تو کیا ہے اپن کو ک چیز کو اوپر دیا اپ خود کو بھی رک
جی جی آپ نے صرف فرمایا جیسے پ پہلے ہم لوگوں کو شھ چیزیں شھ ہوا شھ کھانے کے لیے اناج وغیرہ شھ پانی پینے کو ملتا تھا جس میں لوگوں کی زندگیاں جیون بہت تھا اب دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا زندگیاں تو ہیں جیون ہے پر اتنا لمبا نہیں ہے اس جیون میں بھی سنگرش ہے بیماریوں کا گھر بن چکا ہے ڈاکٹروں کے اسپتالوں اسپتالوں میں ایک بھی بیڈ خالی نہیں ہے ڈاکٹر بھی فری نہیں ہے تو اتنی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں کیا ہو رہی ہے پولوشن کے کارن ہو رہا ہے واتاورن کے ار ہو رہا ہے اس میں تھوڑی ہمیں روک تھام بھی کرنی چاہیے کچھ اپنے آس پڑوس کو بھی بتانا چاہے چاہیے اپنی گرام پنچات میں چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرانی چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ یہ پریاورن میں جو شھتا پھیل رہی ہے ان کو شھ کی جائے ہر انسان کو کھ نہ کچھ اچھا کرنا چاہیے جس سے مطلب واورن میں تھوڑی شدھتا بنی رہے ہر انسان کو پیڑ لگانے چاہیے ندیوں کا پانی صاف کرنا چاہیے اور ند میں کوڑا کرکٹ یا م مرت جو پشو پچی ان کو نہیں پھینکنا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا جیسے بڑی بڑی فیکٹریاں جو شہروں میں ہے جو شہروں کے کنارے ندیاں ہیں ان میں ان کا کیمیکل رہ دھواں بھی نکل رہا ہے کیمیکل رہیت پانی بھی نہیں ن میں ندیوں میں نہ چھڑا جائے تاکہ کسی کے پشو پچی کو کوئی نقصان نہ ہو
بالکل بھائی جان بالکل بالکل آپ صح کہہ رہے ہو جیسےبھی آپ نےا کہ مطلب پیڑ پودے لگانے جیسا ابھی ہمارے آس پاس میں کیا ہوتا ہے جے اسکول وغیر ہوتے نا تو اس میں پڑھتا تھا ٹویلتھ س کری میں نے تو ہمارے وہاں بھی این ایس ایس کیمپ لگا تھے اس کے اندر کیا ہوتا تھا پیڑ پودے لگائے جاتے تھے مطلب ایسی پیڑ پڑوں کے بارے میں کو بتایا جاتا تھا بہت سی مطلب ان کے نیچر کے بارے میں سمجایا جاتا تھا اور ہمارے گاؤں کے علاقے میں بھی ایسے پیڑ پودے جو یچر کے ا زیادہ فکس کیا جاتا ہےن بالکل صح کہہ رہو آپ اور نہ یہ اپ جیسے نیچر کو خودہ دھیان دینا چاہیے خود ہی اپن دھیان دیں گے تو جب آپ بڑے گا جسے اپ خود دھیان نہیں دیں گے تو اپنی جنریشن بھی ایسی سوچے گی اپنی جنریشن بھی ایسی کرے گی کام بالکل بھائی جان بھی سک
جی جی بالکل آپ نے صحی کہا پہلے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں خود قدم اٹھانا پڑتا ہے دوسروں سے ہم بد میں کہیں گے پہلے ہمیں اسٹارٹنگ کرنا پڑے گا اپنے گھر والوں کو امی ابو کو سب کو سمجھانا پڑے گا ہم میں واتور کو کس طریقے سےب دھیمے دھیمے سدار میں لانا ہے اپنے بالکوں کو بچوں کو سب کو بتانا ہوگا جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو آس پا پڑوس والوں کو بتانا پڑےا پھر دھیمے دھیمے ایک کام صحی ہوگا ایک شہر صحی ہوگا پھر دھیمے دھیمے پورا انڈیا پورا دیش ایسے ایک پہل کے طری چلتا رہتا آپ نے دیکھا ہوگا آج دوسرے کی کاپی کرتا ہے کوئی آپ نے دیکھو کوئی چیز لے لی تو پڑوسی بھی لینے لگتا ہے تو یہی ہمیں ایک طریقہ اپنانا ہے ہمیں آج اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے پھر اپنے ایک محلے سے اسٹارٹ کرنا ہے پھر دھیمے دھیمےے واتاورن کو شھ کیا جا سکتا ہے نا بھ جان
بھائی جان یہ بھی اللہ کی نعمت نیچر تک اللہ تعالی اندھیرا تھا اپن کو دیکھ کے اپن کو د سوک لگانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے کتنی بڑھیا چیز بنائی ہے یہ اللہ تعالی نے اس کو نوازائے اس طرح چڑیا پرندے ڈالے ہیں میں اپن کے شکار شر وغیرہ ڈالے ہیں کتنی بڑی بڑی چیزیں ڈالی تو ان کو بھی تو ضرورت ہے پیڑ پودوں کی نیچر کی ضرورت ہے
جی جی سبھی کو اللہ تعالی نے جیون دیا ہے سبھی کو اللہ تعالی نے جین دیا ہے تو سبھی کو جینے کا برابر کا آنکھ ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان ہاں سب کو دیا تو اس وجہ سے تو انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہنی اور بھی دیے ہو دنیا میں اور بھی جیو ہے ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے تو اپن کو جاگروک ہونا چاہیے کو جاگرکیں گے ک اپن کے
دیکھو بھائی جان پشو پچھی تو کچھ کر نہیں سکتے واتورن جو بھی کچھ کرنا ہم لوگوں انسانوں کو کرنا ہے نا بھ جان اس لیے ہم لوگ کو چوٹے چھوے کیمپس لگانے چاہیے آس پڑوس کو بتانا چاہیے واتاور کو کیسے شھ کیا جاتا تھا ج ادک سے ادک پیڑ بھی لگانے چاہیے نا بھائی جان
بالکل بھا ی جان بھای جان بالکل بھائی جان بکل
سے ہماری یہی ملاقات ایسی ہوتی رہے گی وارتالپ ہوتی رہے گی خدا حفضل بھائی جان جی بھائی جان ضرور اللہ حافظ بھائی جان
ہاں